ہیلو
ہلو
ہلو
ہلو
وعلیکم السلام
کیسے ہیں آپ
سب خیریت سے جی آپ بتائیے
بس بڑھیا سب خیریت
چلیے اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے ہونا چاہیے بس بیٹھے ہیں آج تھوڑا آج نیوز سن رہی تھی تو ایک مسئلہ سامنے آیا کی آج کے دور میں جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ بے روزگاری کتنی پھیل گئی ہے
ا بالکل بالکل یار آج کل بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے نا کیا بتاؤں کسی بھی سک ٹر میں کام ہی نہیں ہے بالکل بھی کام نہیں ہے نوجوانوں کو ملازمت ملنا مشکل ہو گیا یار
جی شخص کام کرنا چاہتے ہیں خواہش ہے ان کی کام کرنے کی لیکن روزگار نہیں مل رہا ان کو
ہاں روزگار کہاں سے ملے گا اتنی بے روزگاری ہر چیز میں اتنی میں مہگای ملازمت ملنا اتنا مشکل کہ ہر بندہ بول ہی جائے گی کیا کرے نہ ہی کوئی اچھی تعلیم ہے اور نہ ہنر ہونے کا باوجود نوکری نہیں مل رہی ٹھیک
جی جی جی
پھر بھی نوکری نہیں مل رہی آپ کو
جی صحیح فرما رہے ہیں آپ
اور بتائیے
وہی نا بے روزگاری جو ہے نا بے روزگاری سے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک اپنا اکیلا انسان جو ہے وہ پریشان ہو رہا پورا خاندان اس سے متاثر ہوتا ہے
بالکل بالکل ابو خان دان جو ایک بندے پہ نربر ہوگا
مایوس ہو جاتے ہیں جی وہی نا نوجوان اس سے مایوس ہو جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن نوکری مل نہیں پاتی ڈگری ہے ہنر ہے لیکن اس کے بعد بھی لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے
صحیح بات ہے اتنی مطلب آج کل آج کے زمانے میں بے روزگاری کو لے کے نا اتنی ناکامی ہو گئی ہے نا اتنی ناکامی ہو گئی کہ کامیابی ملنا نا مشکل ہو گئی ہے
جی کامیابی مشکل بھی ہو گئی دیکھیے اس کے کئی وجوہات ہیں پہلی آبادی میں بہت تیزی ااف بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے دوسری تعلیم اور ہنر جی تعلیم اور ہنر دیکھو دونوں میں آج میں بہت درمی بہت بڑا فاصلہ ہو گیا ہے تعلیم اپنی جگہ پر ہے اور ہنر ہونا انسان کے پاس اپنی جگہ ہے اب کئی نوجوانوں کے پاس تعلیم تو بہت ہے لیکن ہنر کی کمی ہے اور کئیوں کے پاس ہنر بہت ہے تو ان کے پاس تعلیم کی کمی ہے
وہ تو ہے اور سب سے بڑا نا بات یہ ہے کہ انسان کو ایک موقع کا مل جائے کوئی ذریہ مل جائے نا جس سے وہ اپنی مشکلات سے تنگی سے نا ملفی غریبی سے سب کچھ سے ٹھیک ہو سکے
جی صحیح فرما رہے ہیں آپ
وہی ہے نا بڑا پر ہم خود اتنے تنگ آچکے ہیں نا کیا بتائیں اتنی مایوسی رہتی ہے ک انسان کیا کرے گا نا کیا ہے جتنی ہوتی ہے وہ نی کم ہے
ہوں بالکل نوجوانوں کو تو دیکھو کرنا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی چاہیے کہ تھوڑے سے کام کا صنعتیں قائم کرے نوجوان کے لیے روزگار کے لیے موقع پیدا کرے
جی
چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والوں کی مدد کرے کئی نوجوان ہوتے ہیں وہ سر سرکاری نوکری کا انتظار کرتے رہتے ہیں اب سرکاری نوکری
وہی بات نا یار وہی وہی ہے تجربہ اور قابلیت سے ہی اچھے اثر مل سکتے ہیں انسان کو اپنی بے روزگاری مٹانے کے لیے
ج ویسے تو آج کے دور میں دیکھو آن لائن کام کرنا ڈیجیٹل مارکیٹنگ
لیکن آج کل فراڈ بھی بہت ہے نا
اچھے محنت کرنے والوں کو اچھے موقع ملتے ہیں لیکن وہی ہے
ہوں
محنت کرنا پڑے گا نوجوانوں کو
ہوں وہی ہے نا ہر انسان نا روزی روٹی کے لیے ہی محنت کرتا ہے
سارے کرنے کو تیار ہیں باکی بزرتے کہ آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو کیا کرے گا انسان بھی
بالکل بالکل صحیح بات
جی وہی ہے انسان کے دیکھو اوپر اپنی ذمہ داری نہیں ہے اپنے والدین کی بھی ذمہ داری ہے
ہوں
ہے نا یہ نہیں ہے کہ صرف اس کو اپنے ہی خرچے کرنے ہیں اس کو ساری ذمہ داری ہے
بگر اور جب ایک بندے پہ ذمہ داری ہوتی ہے نا تو اس کے لیے بہت ہی بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اس کا حوصلہ نہ افزائی ہو جاتا ہے جب وہ بے روزگار ہو جاتا ہے
جی بھائی دیکھو کئی کئی نوجوان ہیں لم نوکری کی تلاش کا بھی مسلہ کمزور پڑ جاتا ہے
وہی ہے نا میں خود خد ایسی عرضی کرتی ہوں یہ خدا یہ بے روزگاری تو مٹائے
جی صحیح فرمایا آپ نے دیکھو کئی لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں پھر اپنا یہ نا غلط کر لیتے ہیں لوگ اس چکر پھر
وہی ہے نا وہ مطلب اپنے آپ کا ہی استعمال کرنا بھول چکے ہیں
نا کوئی بچت ہے بچت کوئی نہیں ہے خرچہ اتنا ہے
ہوں
وہ ہے نام کامیان کامیابی اور ترقی کرو آج کل سمے میں نہا سوال نہیں پیدا ہو رہا
جی میں کہہ رہی ن ہر انسان کا بس یہ ہے کہ اپنی محنت کرے صبر سے کام کرے
ہوں
اور یہ ہے کہ اگر آپ ناکامیاب بھی ہو گے تو آپ اس سے سیکھو کامیابی آپ کو ضرور ملے گی ایک نہ ایک دن محنت کر رہنا چاہیے ہے نا
نہیں یہاں کس من نہ کرے ہی کیا کوئی ہے ہی نہیں ہے کوئی مسلممت ہی نہیں ہے کوئی ارادہ ہی نہیں ہے سمجھ ہی نہیں آتا کیا کریں کیا اتخاب کرے نا تو سمجھ ہی نہیں آتا انسان سوچتا چلو میں یہ بھی روزگاری مٹانے کے لیے یہ انتخاب کروں لیکن وہ اتخاب بھی ایس صحیح رہ جاتا ہے جب وہ جاتا ہے
ہاں
وہ والا سمے ٹھیک تھا
ان اگر کہ دیکھو ملک بھی ملک کی بھی ترقی کی رفتار میں کم کمی ہو جاتی ہے
بالکل بالکل وہی ہے نا
ہیں جی
کیا کرے گا انسان اگر باہر جائے گا اس سے مہنگائی اپنے ملک رہے گا تو بھی اتنی مہنگائی وہ کرے تو کرے کیا کرے کہاں جائے
ب نوجوان ہی ہے جو قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہے ہے نا اب وہی یہاں سے باہر چلے جائیں گے باہر جا کے کام کرنا شروع کر دیں گے اپنے ملک کے لیے نہیں کریں گے
ہاں وہی ہے نا بیروز گاری اتنی بڑھ گئی ہے سرکار کو سوچنا چاہیے نا سرکار کو نکالنا چاہیے صرف ہم لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں پیسے ہڑتے ہیں چلو ہو گیا اس کے بعد کوئی نہیں سوچتے ہماری ملک کی عبادی جو بڑھ رہی ہے اس کو کیسے ہم نے انتظام کرنا ہے کیسے ہم کو رکھنا ہے
دیکو صرف ہم ایک حکومت کی ذمے داری نہیں ہے میرے خیال سے یہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے ہمیں اپنے کچھ ہر کچھ چیزوں پہ پابندی ہمیں بھی لگانی چاہیے نا ہم بھی تو نہیں یہ سوچتے کہ چلو ہے نا صرف حکومت پہ وہ ڈالنا بھی میرے خیال سے سہی نہیں ہے
وہ تو ہے لیکن یار اتنی بے روزگاری سے انسان کا حوصلہ بھی تو ابزظاہل ہو جاتا ہے نا پھر
جی یہ تو آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن اب یہ ایسے تو ہوگا نہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر اگر ہم ایسے ہی بس ڈالتے رہیں گے حکومت کی غلطی ہے یا انسانوں کی غلطی ہے تو وسے تو ہوگا نہیں تو وہی ہے نا دونوں طرف سے کام کرنا پڑے گا اس چیز کے اوپر
ہوں
آپ تو ویسے ہی آج کا دور تو ویسے ہی دیکھو وہی تو ہے لیکن دیکھو آج کا ایسا ٹائم تو نہیں ذریعہ تو ہے وہی ہے بس تھوڑا محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا نا جیسے انٹرنیٹ ہے کمپیوٹر ہے گرافک ڈیزائنگ ہے یا آج کل دیکو لوگ جو اتنے پڑے لکھے ہیں اتنی ڈگگریا ہیں ان کے پس وہ بھی چھوٹی چھوٹی کار لگا کے کڑے ہو جاتے ہیں کہ چلو
ہاں ای کی بچوں نے بی ایڈ کہ بچوں نے کار الگ
جی
ج
یہ وہی ہے کہ ہم زیادہ زبانیں سیکھ جی
ان کو تجربہ بھی لا لی کیا کرے گی ہے نا بوزار نے کچھ کچھ کرنا ہی ہے ان کو گھر پریوار غریبی مٹانے کے لیے یہ کر نا ہی ہے کچھ نہ کچھ
جی وہی ہے نا جس کو کرنا ہے جس کو محنت کرنی ہے جس کو یہ نہیں شرم نہیں کرنی چاہیے کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے ہے نا کام اللہ کی نظر میں سب ایک جیسے ہیں ہم کرنا چاہیے کام کی ہاں ٹھیک ہے محنت سے کر رہے ہیں حلال کی کھانی چاہیے ان انسان کو محنت سے کھانی چاہیے
مجھے تو اب لگتا ہے آنے والے ٹائم میں تعلیم کا بھی کوئی رہے گا ہی نہیں کہ انسان کو تعلیم کی ہے تو اس کو ہے اب مجھے بتاؤں نا گریجویشن کی ہوئے بچے جو کارڈ لگا رہے ہیں تو وہ کہاں اپنی نوکری کے بارے میں سونچ سکتے ہیں وہ تو یہی سونچ چاہے جتنا ہم نے تعلیم میں پس ا خرچ کرنا اتنا ہم کچھ اچھی سی کارڈ بنا کے اس میں پیسہ آئے گا
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں اب یہ تو بڑا ہی معاملہ ایک بڑا ہی پیچیدہ معاملہ ہے جس کے لیے نا سرکار کو اور سب کو مل کے سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کہ کیسے یہ کم ہوگی بس وہی ہے نا آبادی اتنی بڑھتی جا رہی ہے نا جو ہمارے سورسز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں تو کیا کریں گے وہ بے روزگاری ہی بڑھے گی پھر
ہی ادھر ہے باہر کے ملکوں میں ایسا چلتا ہی نہیں ہے
جی بالکل
ہنر بھی ہوگا انسان ماہر بھی ہوگا اس کو تجربہ بھی ہوگا پھر بھی کیا بولتے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے اس کو موقع نہیں ملتا
جی جی بس یہی ہے کہ ہم سب کو مل کر یہی کرنا چاہیے اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ یہ کچھ کر سکتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے
بالکل صحیح بول رہی ہیں اللہ تعالی ہی یہ ہے جو یہ مٹا سک تے ہیں نہیں تو ہم انسان کا کیا وجوود
وہی بس وہی ہے ہمت نہ ہاری نوجوان اور لگاتار کوشش کرتے رہے اپنی چلیے دعا کرنی چاہیے ہمیں سب اللہ تعالی ہمارے ملک کے نوجوانوں کو روزگار دے
صحیح بات ہے میں تو یہی دعا کرتی ہوں گی یہ بہگوان کوئی بھی وجہ کسی کو سہن کر پڑے سب کمائے کھائیں حق کی کھائیں اللہ تعالی ان کو بخشے
جی جی جی جی چلیے بہت اچھا لگا آ پ سے بات کر کے میں آ پ سے پھر گفتو
ہاں ہ جی جی جی بڑھیا بڑھیا شکریہ اللہ حافظ